ہیلو
ہلو
ن آ
تو
السلام علیکم
بتاؤ بائی جان کیسے اور بتاؤ
ہم بڑھیا آپ بتاؤ
الحمد للہ بھائی جان بالک الحمد للہ ٹھیک ہے اور بتا آ کی فیملی میں سب کیس ہیں
ہماری فیملی میں سب ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کی فیملی میں سب ٹھیک
بڑھیا ہے آواز ہے ہم سب بڑھیا ہے نہیں یہ پوچھ رہا تھا بھائی جان سنو میری بات میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کس طرح کی شاپنگ کرنا پسند ہے آف لائن یا آن لائن
ہمیں تو دونوں ہی پسند ہے آف لائن بھی اچھا لگتا ہے آن لائن بھی اچھا لگتا ہے آف لائن اچھا ہے ویسے آن لائن سے
اچھا سب کی یہی چیز ہوتی ہے بھائی آف لائن ہی اچھا رہتا ہے کیونکہ آف لائن میں انسان کو خود پسند کر کے چیزیں لینی ہوتی ہے
ہوں وہ اپنے حساب سے کپڑا وپڑا پرائز وائز بھی اپنے حساب سے سیٹ کر لیتے ہیں
بالکل بالکل بالکل جانل
اور اور آپ کو کون سی لگتی ہے آن لائن آف لائن
بھائی دون بھی بڑھیا ہے اور میں بتاؤں جب آپ کو اگر اپن آن لائن لینا ہے نا تو آن لائن اپن کپڑے وغیرہ یا بہت سی چیزیں اپن لے سکتے آن لائن میں لیکن کیا ہے اپن جیسے آن لائن لینے جہن موبائل وغیرہ یا کو الیکٹرانک سامان کچھ بھی لینے جائیں تو کیا ہے اپن آپ دیکھتے ہوں گے آن لائن اگر کوئی سامان دور سے آ رہا ہے یا کوئی بڑے بڑے شہروں میں سے اپنے گاؤں کی طرف ہرا ہے تو کیا ہے اس کی تار وغیرہ ٹ جائے یا تھوڑی بھی اس کی پروابلم ہو جائے جس موبائل منگاے تو وہ ایز ایس ریٹرن کر سکتے لیکن کیا ہے آپ نے ج سات دن تک منگایا اگر سات دن بعد خراب ہو گیا سات دن کی ریٹرن پالیسی تھی تو وہی تو ہوتا ہے تو وہی تو کہ وہی تو بتا رہا ہوں جیسے کہ اپن آن لائن جیے کوئی الیکٹرانک سامان منگاتے نا تو وہ فائدے مند نہیں ہوتا اس میں کیا ہے اگر ج نا تو اپن کہ دکھا نہیں سکتے کیہ سامنے سے اپن نے منگایا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس نے وجہ سے دیا ہوگا اگر کیوںکہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر کیا ہے فروڈ والے یہ زیادہ چل چکے ہیں
فراڈ تو ہر جگہ ہوتے ہیں آن لائن آڈر کر دیتے ہیں منگا لیتے ہیں پھر اسے ہی ریٹرن کر دیتے ہیں اور اسے اس کی جگہ دوسرا سامان بھیج دیتے ہیں
ہاں وہی وہی تو بھائی جان بالکل یہی اور کیا ہے کہ اپن بھی یہاں پر نا فراڈ سامان وہ فروٹ برگر بہ بہت زیادہ ہیں اپن کی وجہ سے آپ گاؤں کی طرفچو گے تو آپ کے سائڈ کیا گیا ایک تو فلوٹ ورکر آتے ہیں کہ منگایا کیا ہے سامان کیا گیا آج کل اس وجہ سے بھی لوگوں کا وشواس
وشواس ٹوٹ گیا ہے ہ اس لیے تو وہ خود جا کے آف لائن لاتے ہیں پھر
ہاں اف ل اس و جیسے اپن کپڑے منگاتے ہیں آف لائن ہے نا آف لائن وغیرہ کپڑے منگاائے اپن نے تو اس سے کیا ہے جسے اپن آف لائن کپڑے منگائے اپن جیسے آف لائن دھ کے آ سکتے ہیں جیس کوئی برانڈ کے کپڑے کپڑے وغیرہ اپن دیکھ کے آ سکتے ہیں
ہاں برانڈ اور کپڑے کا وہ کیسا ہے کیسا کلر ور سب اچھا ہی آتا ہے اور سب اپنے حساب سے دیکھ لیتے ہیں اس میں تو
آن لن میں بھی نہیں ہوتا جس آن لائن میں کپڑا وغیر دھ لیا لیکن کیا اس بھروا نہیں اگر کوئی فیک کمپنی ہوگی جیے فیک کوئی ویب سائٹ ہوگ تو کیا اس کا کپڑے کا پتا نہیں کپڑا کیسا ہے کوٹن کا ہے کس طریقے سے کپڑا آئے گا
اورر آج کل خالی باکس بھی دے دیتے ہیں کپڑے کی جگہ تو
بالکل ہاں یہ بھی یہ بھی تو چل رہا ہے نا ٹرین میں جیسے کچھ بھی آتا ہے مطلب خالی و بھی سیفٹی بھی بہت زیادہ بن چکی ہے سائبر کررائمنگ زیادہ ہو رہی ہے تو کچھ بھی بنا بنا کے ڈال دیتے ہیں
کیونکہ آڈر لاتے ہیں جو رستے میں کسی کو بھیج دیتے ہیں دکانوں پہ اور وہ کالی باکس لے کے آ جاتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں
بالکل وہ کیا کہے ایک طریق سے کیا ہوتا جیسے گاؤں کا انسان جو ہوتا ہے نا وہ بھولا ہوتا ہے وہ کیا ہے دیکھتا تو اپن کے نئے نئے موبائل آتے ہیں اسکرین ٹچ موبائل تو اس میں دیکھتا ہے کہ سستا کیسے ملتا ہے پچاس پرسینٹ ستر پرسینٹ آف ملتا ہے اور آدمی کیا ہے ان جنوں کو دیکھتا ہے کہ منگ والا کہ گاؤں کا انان ہے کیا سمجھے گا اس کو کیا ہے آرام سے تھک لیتا ہے ایک تو
چھییک لیتا ہے
کیے لے لیتا ہے او ٹی پی وغیرہ مانگ لیتا ہے اس سے بھی انسان بہت زیادہ ڈرا ہوائ چی اس سے
ہاں یہی تو بات ہے نا تھروڈ اس لیے تو بٹھ رہا ہے ہمارے دیس میں
بالکل بالکل بھائیان بالکل اور بتا بھائی جان آپ کون سا پسند آتا
آف لائن ہی اچھا ہے آن لائن سے تو ہاں کچھ چیزیں آن لائن بھی اچھی ہے ویسے تو
ہاں بالکل بالکل جیسے آ دیکتے ہوںے جیسے بھی اپن آف لائن منگائیں آف لائن میں کیا کو جانا پڑے گا گاؤں رہتا ہے اپ سٹی جانا پڑےا لے کے آنا پڑے گا لیکن کیا ہے جیسے آن لائن ہوتا ہے نا آن لائن بھی ہوتا ہے اپن کو سیفٹی ہاں جیسے ا بھی آپ دیکھتے ہو کہ اپن کے جیسے دوست وغیرہ یا پڑ رہے ہو کالج وغیرہ میں سٹی میں تو کیا ہے اپن جیسے کھانا وغیرہ نہیں بنانا تو کیا زمیٹو وغیرہلنکیٹ وغیرہ سے اپ نے آرڈر دیا تو کیا دو منٹ میں یا نو منٹ میں کھانا آ گیا تو کیا ہے اپن کے لیے بہت زیادہ کار بھی کارگت بھی ہے جیسے
زیادہ کشٹ کرنا پڑتا بنانا ونانا کچھ بھی ہاں گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے کھانا بنا بنایا
ہاں لیکن ایک طریقے سے صحیح بھی ہے یہ کیک جیسے آ کئی چیز لے کے آنی ہے اپنا شادی کا ٹائم ہو رہا اپن لیٹ ہو رہے ہیں جیسے اپن منگا لیا کچھ بھی تو اپن کچھ جانا نہیں ارجنٹ میں ارجنٹ میں بہت صحیح ہے جیسے اپن کویں جانا نہیں پڑتا جیسے اپن کو
چاہیے دس منٹ کے اندر ہی چاہیے یا بیس منٹ میں چاہیے تو وہ بنا تو نہیں سکتا اس میں ٹائم لگا ہے بنانے میں تو آن لائن آڈر اچھا ہے آن لائن میں کئی طرح کی وہ آتی ہے فوڈ پیکیجنگ وہ ان میں کچھ بھی چیز اچھی اچھی طرح کی نہیں ہوتی تیل ویل دیکھ لو مسالہ وسالہ دیکھ لو کچھ بھی اچھا اپیوگ نہیں ہوتا
بالکل ہاں نہیں ہوتا بہت سیز ہوتی جیے اپ پیکجگ بجی مگات نا جیسے کچھ بھی چیزن جی آ وہ تو پوری کمپنی سے آتی ہے وہ چیز تو اپنے ہوگو وغیرہ ک ہے نا بالکل بالکل
ہوں
وہ میں کیا کیا تھا جیسے اپن ہاں بتا تو
جی سبزی سبزی وبزی بنائی کچھ منگایا تو ان میں سے وہ تو کیا ہے وہ تو ان کے حساب سے دیں گے
ہاں وہی ہے نا کیونکہ وہ تو اپنی جیسے اپن جیسے اپنے گھر پہ کوئی سبزی وبزی منگاتے ہیں تو کیا اپن دیکھتے ہیں کہ اپن کے گھر میں سنو چار جنے کے لیے بندی پانچ جنے کی ملتی ہے اپن تیل وہ یوز کرتے ہیں نیا تیل یوز کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے وہ تو بھائی س وہ تو پورے سو دو سو پانچ سو ہزار جنوں کے لیے بن اس میں پتا نہیں کیسے کتنی بار میں یز میں لے لوں گے تیل وغیرہ کو
کہ کیا یوز کرتے ہیں کتنے لوگوں کے لیے بناتے ہیں اور اس میں سبزی کا پانی زیادہ ہوتا ہے
ہاں وہ کتنے بار اسعمل میںلتے ہیں ان چیزوں میں جیسےن کو مسالہ وغیرہ کتنے سالوں کتنے مہینوں سے رکھا رہتا ہے کیونک بڑا وہ
اور کیا ہے وہ پہلے رکھ لیتے ہیں یہ سب چیزیں بنا کے ایک مہینے سال بھر پہلے لا کے رکھ لیتے ہیں سامان بہت زیادہ جو ٹائم ٹائم سے بنا لیتے ہیں روز کا کہ پچاس کا آج پچاس کا آج سو کا ایے ان کے حساب سے بنا لیتے ہیں کہ آج دو سو کا آج سنڈے کو زیادہ بناتے ہوں گے
بالکل بالکل یہی ہوتا ہے نا مطلب اور کیا ہوتا ہے جیسے اپن کے لیے انہیں تو آسان کیوں ہے ان نا آسان اس لیے بھی جیسے آپ دیکھتے ہو کوئی بھی جیسے بڑے بڑے وہ گئے مطلب کمپنی کے جیسے لوگز ووز ہوتےٹی ہو ریڈ چیپ ہو گئے بڑی بڑی کمپنیائ کیونکہ ایپ آن لائن میں ہی ایک چیز یہ صحی رہتی ہے جیسے اپن ابھی اپ آف لائن لن جانا ہے روم کے اوپر تو کیا اپ کو زیادہ آف نہیں دے گا وہ وہ لیکن کیا ہے اب جیسے آپ آن لائن میںاؤںا جیسےپ دیوالی ہو فرسیی ہو چلتے رہتے ہیں نا تو کیچ میں اپن کو بہت پرسینٹ آف ملتا ہے
ہاں نائنٹی پرسینٹ نائنٹی فائیو ایٹی پرسینٹ
فائدے بھی ہیں ج سے کو بہت زیادہ فائدہ ہے جیسے اپن کہیں بھی جو آن لائن وغیرہ ابھی کوئی بڑی سل آئے گی دیوالی سل تو اس پہ کیا ہے اپن کو بہت سے فائدے بھی جیسے اپن جائیں گے جیسے اپ گھر بیٹھے بیٹھے اپ جیسے کوئی بھی آرڈر کر دی جو اپن کبھی نارمل بازار میں جائ گے تو کیا آپ پانچ سات ہزار کے پڑتے ہیں س ابھی اپن ابھی آن لائن آڈر کریں گے کوئی اسی پرسینٹ رف میں تو کیا ہے منیمم وہ پڑ جائےان کے پندرہ سو دو ہزار روپ کا بہت فرق پڑتا ہے
پندرہ سو دو ہزار اور اس سے سستا لینا چاہو چار پانچ سو تک کے مل جاتا
ہاں ب نارمل ب سوز مل تین سو دو سو روپئے کے جو اپ ان کو نارمل یوز لینے ہیں اپ ان کو وہ چلتے پھرتے ہیں
اور دیوالی آفر میں تو بہت سستے سستے ملتے ہیں چار پانچ ہزار میں تو بہت اچھی کوالٹی کے مل جاتے ہیں چار پانچ ہزار میں تو
اور وہ بھی ہے نا جسے اپن کو جیسے بہت سے وورائٹی ملتی ہے اپن کو وہاں جائ گے نا جی اس اپن گھرہ بیٹھے وورائٹی دیک سکتے ہیں اپ کسی چیز کی وورائٹی وغیرہ دیک سکتے ہیں اپن کو استعمال کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس چیز کی
ہوں اس میں کچھ ارے ایک پیسے دینے میں ان کا پیسہ پیسہ فکس ہوتا ہے کتنا ہی لگے گا اب دکانوں میں تو کیا دکانوں میں تو کیا ان کے حساب سے ان کے حساب سے لیتے ہیں وہ تو
ہاں دکانوں میں ج اپن الیکٹرانک سامان وغیرہ کچھ بھی لینے جائائے گا تو کیا ہے اپن ایک دوست کی دکان یا بائک دکان کسی کی دکان ہوتی ہے تو اپن کیا ہے ایک تو اس کو پیسے کبھی بھی دے سکتے ہیں ایک تو اپن کبھی بھی پیسے دے دیں ہیں
اور کیا اس سے زیادہ دقت نہیں ہوتی پھر کبھی یہاں کے
کبھی موبائل ووبائل اپن کمپیوٹر لے کے آئے تو خراب وراب ہو گ تو کیا ہے اپن ٹیک کر رکھتے ہیں اپن کی بھائی کی دکان کب بھی ٹھیک کراؤ کتنے بھی کبھی بھی ٹیک کراؤ
اور کیا پس ہوں اس لیے تو جلدی ہو جاتا ہے کام آن لائن بھی اچھا ہے ویسے آن لائن میں بھی کبھی کبھی تو اچھے سامان آ جاتے ہیں کبھی کبھی تو نہیں براتے ہیں کہ منگاتے جات آ نی اس میں کپڑا دیکھ لو کچھ بھی دیکھ لو
اس وجہ سے تو جب جیسے بھی ہم مگاتے ہم نے کب منگائےیا تو پیسے کے ائم میں آ کو زیادہ سج نہیں تھی موبائل کا جب ہم نے اس ٹائ پہ ناپ وغیرہ اسکول موبائل وائل منگے تویکے ہم نے موبائل تو مطلب بالکل کھٹارا بالکل خراب جس میں لو کوالٹی کی چیزیں آئی تھی اس میں ناپے وغیرہ ہوتی ہے بہت ساری کمپنییا بھی ہوتی ہے ایسے جیسےجل ٹرینڈ میں چل رہی فلپکارٹ وغیرہ یہیادہ دھوکا نہیں کرتی
ہاں یہ ٹرین میں چل رہی نا یہ ٹرین میں چل رہے ہیں فلپ کارڈ ہو امزون ہو یا یہ کیا ایپ ہی ایسے ہیں یہ تو ان میں تو ہو ہی نہیں سکتا اب یہ کچھ میسوں میں بھی ہو جاتا ہے
ہاں وہی تو ہے نا مطلب خراب چیزیں ہوتی ہے وہ بنائی ہوئی چیزیں ا پ فروڈ وغہ چل رہے ہیں اس ٹائ پہ اسکیمنگ زیاہ چل رہی ہے جو کیا ہے خراب خراب بھی نکلتی چیزیں لیکن کیا ہے آن لائن میں جیسا اپن سب گاؤںہتے گاؤ میں اپن کے یہاں پر زیاد تر آتا نہیں ہےن لن
ہاں کیونکہ آن لائن ایک بات ایک بار ہم آن لائن میں زیادہ اپلوڈ کرتے ہیں گاؤں والے کیکہ ان کا چ تو لینی رہتی ہے ان کے پاس ہوتے ہیں پیسے نہیں پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو ایسے ہی منگا لیتے ہیں پھر وہ دوسری جگہ دوسری چیز د دیتے ہیں اس میں اور رک دیتے
ہاں وہ بھی تو ہے نا گاؤں میں اس وجہ سے بھی تو نہیں آتا نا آن لائن پ بھی تو بند کروا دیا انہوں نے گاؤں والوں نے یہ اخروٹ بغ کر کے
یہ منگا لیتے ہیں اپنے حساب سے آپ اپنے حساب سے دکھانے کے لیے فیشن والی وہ وہ منگا لے جو منگا لے بڑے مہنگے فون منگا لیا آئی فون منگا لیا کچھ سیمسن گلیکسی پچم بنالی ابھی تونے پیسے توتے نہیں ہے ان پا
ہاں بالکل بالکل پھر چھوٹی موٹی موائل در کے خراب جراب کی آ گیا تو واپس کر لیتے ہیں یہ اس کے لیے بھی وہ کمپنی بھی زیادہ وہ اس کے لیے ہوتی اپنے انسان خود کے خود بھی چیز کے وہ زیادہ وفادار نہیں ہوتے خود کے روپ میں بھیو بھائی جان آپ سے بات کرتے
تو کمپنی کے امپلائر ہی وہ کرتے ہیں زیادہ اسکیم تو فراڈ تو کمپنیم امپلائر کو بھی ان کو پیسہ کمپنی تو اتنا وہ دیتی نہیں سیلری تو وہ بلیک سے ہی کرتے ہیں پھر ایسے
بلور ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے بائی دے کے آپ سے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آپ سے پھر بات ہوگی
خدا حافظ